اسلام علیکم باجی
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
میں بہتر اور آپ بتائیں وہاں سب خیریت
ہاں جی ہاں جی سب خریت ہے آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب خریت سے تم امی ابو بچھے سب ٹھیک ہیں
جی جی یہاں سب بڑھیا اور آپ بتائیں باجی بڑے اچھے اچھے کھانے پکاتی ہیں آپ تو میں نے دیکھا
بس بس آپا بس کر لیتی ہو تھوڑا سا رحم وکرم ہے اللہ کا بس اور کیا ہی کہوں اللہ ہی انہی کے دوارا دیا گیا وہ ہے آپ بتائیے اور
نہیں امی ابو بتا رہے تھے کہ آپ کے یہاں پہ آئے تھے تو آپ نے کتنی اچھی دعوت کری تھی کتنا اچھا اچھا کھانا بنایا تھا میں تو سن کے حیران رہ گئی کہ باجی نے تو ہمیں کھلایا بھی نہیں ہے اور وہ سارا کھانا گھر میں بنا لیتی ہیں امی کہہ رہی تھی کہ تم سارا کھانا باہر سے دیکھو منگواتی ہو کتنا گندا اور بیکار ہوتا ہے وہ پاک بھی نہیں ہوتا اتنا اور تمہاری باجی دیکھو کتنا اچھا کھانا بنا لیتی ہیں
بس بس میں کر تو لیتی ہوں اپ آئیے نا میں کبھی بلاؤں گی آپ کو دعوت پہ اور ٹھیک ہے
جی جی باجی نہیں دیکھیے آج کل تو جیسے یہ پورا اسلام میں ہمیں تو کتنا مانا گیا گیا ہے کہ حلال کا اور طیب کا ہی اور میانے رب ہی کیسا کھانا کھانے کی تعلیم دی گئی ہے لیکن جو ہے نا کہ ہمارا کھانا پاک اور صحت مند ہونا چاہیے آپ تو وہ ساری باتیں مان رہی ہیں امی تو کہتی ہیں کہ میں اتنا فاسٹ فوڈ کھانا کھاتی ہوں اور اسے منگواتی ہوں میں نے تو اپنی پوری کی پوری جیسے کہتے ہیں نا تعلیم بھی خراب کر لی اور صحت بھی خراب کرلی
نہ نہ آپا یہ نہ کیا کرو اور باہر سے کھانا تو بالکل بھی مت آڈر کیا کرو آپ کو پتا نہیں ہے کیسا کیسا کھانا کھانا بناتے ہیں کیسے کیسے مسالے وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ ساری چیزیں نقصان دیتے ہیں بس شریر کے لیے بھی نقصان پیسے بھی زایہ ہوتے ہیں ہے نا اور ویسے بھی دیکھو پھر ہمارے اس میں تو وہ لکھا ہے ہرام ہے تو یہ ساری چیزیں تو بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے آپا
جی جی باجی دیکھیے یہ تو صرف پیٹ بھرنے کا مقصد نہیں ہوتا ہم کھانا کھاتا ہیں تو بلکہ ہمیں ایسا کھانا بھی ضروری ہے جو صحت کے لیے مفید ہو اور اللہ کی نیامت و کی کدر دیکھیے لکن اج کل کے بچے تو یہ بلک کل نہیں مانتے باجی
نان باجی میں آپ کو کیا بتاؤں میں نے آج تک اپنے بچوں کو باہر کا کھانا نہ کھلایا ہے میں تو کرتے رہتے ہیں بچے امی بھائی یہ چاہیے ایں یہ چاہیے میں کہ دیتی ہوں کچھ ہو جائے لیکن میں آپ کو باہر کا کھانا نہیں کھا کے دوں گی جو کہو گی میں تمہیں وہی بنا کے دوں گی تو میں تو آپا اس چیز میں بڑی ہی یا تو یہ مان لوں کہ میں باہر کا پسند نہیں کرتی یا یہ کہ میں بچوں کو کھلاتی ہی نہیں ہوں
جی جی باجی وہی ہے نا اللہ تعالی نے تو قرآن میں بھی فرمایا ہے کیا لوگوں زمین پہ جو حلال اور پاک چیزوں ہے ہمیں انہیں میں سے کھانا چاہیے اور یہی چیزیں جو ہے نا ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں امی کہہ رہی تھی آپ اپنے بچ بچوں کو بھی یہی سکھاتی ہو کہ ہلال اور پاک کا کھاؤ اور آپ دیکھو اور ہم لوگ کیسے کیسا کھانا کھا لیتے ہیں ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا ت کہ وہ حلال کا ہے بھی یا نہیں ہے
بالکل بالکل آپا میں تو اس چیز کو بالکل بھی نہیں کرتی میں تو اس چیز سے بہت بتی ہوں میں تو اپنے بچوں کو میں نے تو کہہ رکھا ہے میں نے یہاں کو کھانے دوں گی چاہے کچھ ہو جائے میرے بچے تو آپ پر ناراض ہو جاتے ہیں بات نہیں کرتے میں نے جو جی چاہے سو کرو تم پر میں تمھے تمھارے من مطابق کھانا بہار سے تو نہیں کھانے دونگی
جی باجی دیکھیے باہر کے کھانے سے تو شراف بھی کتنا ہوتا ہے دیکھو ہم چائےے جتنا بھی کھائیں لیکن اس صراف کرنا تو ہمارے کو بالکل بھی اللہ پسند نہیں کرتا ہے بیشک اللہ اسے صراف کرنے والوں کو تو بالکل پسند نہیں کرتا ہے ہم چاہے جتنا مرضی کھائے پییں فضول خرچی پیسہ ضائع کرنا یہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تو اللہ کیسے پسند کرےگا اب دیکھو ہوم میڈ فوڈ میں اور ہمیں اپنے گھر باہر کے کھانے میں کتنے فرق ملتے ہیں گھر کا کھانا کتنا صاف ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے اور تازہ ہوتا ہے اور باہر کا کھانا وہیں کتنا خراب ہوتا ہے گندا کھانا ہوتا ہے جس میں کیسے کیسا سامان ڈالتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا چل پاتا ہے
بالکل ساہی کہا آپ آپ نے اسی لیے تو میں بچوں کو دینا بالکل بھی مناف مناسب نہیں سمجھتی ہوں میں تو کہہ دیتی ہوں اج تمہیں کھانا ہے مجھے میں بتاؤ میں وہی بنا کے دوں گی جو چیزیں آپ ایسے ہوتا ہے مجھے بنانی نہیں آتی تو میں تو وہ چیزیں یو ٹیوب کے دوارا کر لیتی ہوں اور میں پھر وہ جب میں کہہ دتی ہو سواد تھوڑا کم آئے لیکن میں دوں گی نہیں باہر کا
جی جی باجی دیکھیے باہر کے کھانے میں تو جسے کہتے ہیں نا ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ حلال کا انگریڈینٹس ہے یا نہیں ہے کیسے کھانے کا سامان کا دھیان ہے نہیں ہے ان کو اور گھر کا کھانا تو اکثر ہم کم تیل نمک اور کم چینی کے ساتھ پروستے ہیں تیار کرتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا محبت اور رشتوں کو مضبوط کرتا ہے لیکن آج کل کی جو ب اچھے ہیں یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ باہر کا کھانا ہمارے لیے کتنا زیادہ نقصان دیتا ہے ہمیں اور گھر میں کھانا بنانا اللہ کی نعمتوں کی قدر اور شکر کا اظہار کرتا ہے
یہ تو صحیح کہا تھا آپ نے ہے نا لیکن آج کل کے بچے یہ چیزیں بالکل نہیں سمجھ رہے ہیں میں تو باہر جاتی ہوں دیکھتی ہوں مطلب جو اسٹال لگے رہتے ہیں آپا اتنی بھیڑ رہتی ہے اتنی بھیڑ رہتی ہے اور وہ لوگ گندے سے بنا رہے ہیں ایسے ہی بنا رہے ہیں برتن بھی اچ اچھے سے کلین نہیں کر رہے ہیں واش نہیں کر رہے ہیں ہے مجھے تو دیکھنی پڑ رہی ہے وہ آتا ہے
جی باجی آپ نے بالکل درست فرمایا دیک کہ روز روز فاسٹ فوڈ کھانے سے صحت کے لیے بھی ک تنے نقصان ہو سکتے ہیں باہر تو یہ کتنے گندے طریقے سے سے بنا رہے ہیں نہاتے بھی نہیں ہے یہ اور اس میں تو اکثر کتنا تیل نمک چینی اور کتنی پروسیسڈ سامان ڈال دیتے ہیں اس پر اور اس پر کتنے زیادہ پیسے خرچ کرنا ہمارے لیے کبھی کبھار اسراف کی شکل اختیار کر لیتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے ابھی دیکھو میں ایک چھولے بھٹورے والے کے پاس گئی تھی
جی باجی
اس پہ میں کیا بتاؤں اس کا تیل اتنا مطلب کالا کڑھائییا میں ہو رہا میں نے کہا بھیا اسے چینج تو کر لو تو کہ رے ایسسی چینز کریں گے تو ہمارا تو چل گیا کام میں نے کہا کیوں جو تم لوگ باغ اس سے لے رہے ہو وہ پیسے نا دے رہے ک تمہیں پیسے تو لے رہے ہو نا تم ہے نا تو پھر ان کی صحت کے کے ساتھ کیوں کھلواڑ کرنا ہے یعنی بچے کھا رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں بیمار نہ پڑیں گے انفیکشن نہ پھیلیں گے بچوں کو تو کہہ رہے ہمارا تو کام ہے میں آپ کو کیا بتاؤں آپا اتنے گندے گندے ٹماٹر وہاں رکھے ہوئے پیاز انہیں کاٹ کاٹ کے سبزیاں ز کریں میں نے کہا ان شاء اللہ کچھ تو رحم کرو بندوں پہ ہیں تم لوگ کچھ تو سوچو تم لوگوں کو ایسا کھلا رہے ہو سڑا چاہیں وہ بیمار نہ پڑیں گے تو اور کیا ہوں گے
ہوں جی باجی مے یہ نا کہتے ہیں نا یہ تو غیر صحت مند غذا سے پتن بھی کمزور ہوتا ہے اور عبادت اور روز مرہ کی ذمہ داریاں بھی متاثر ہو جاتی ہیں لیکن ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایسی گندا گندا کھانا کھلاتے ہیں ہم پیسے ضائع کرواتے ہیں دیکھیے حضرت محمد نے بھی فرمایا ہے کہ انسان کوئی برتن اپنے پیٹ سے برا نہیں بھرتا ہے یہ زمیعت ترمدی ہے ہماری یہ حدیث ہمیں سکھاتے ہیں کہ سے زیادہ کھانا اور غیر صحت مند عادتیں اختیار کرنا ہمیشہ کبھی بھی مناسب نہیں ہوتا ہے
یہی تو ہے آپا اب ان کو کیسے سمجھایا جائے ان کو تو چھوڑو میں تو کہہ رہی ہوں ان کو تو سب سمجھ میں آ جائے گی جو یہ لوگ باغ ان سے لے رہے ہیں عادت ہے تو وہ خراب کرے ان کو پتا جیسا بھی بنائیں گے لوگ بت خریدیں گے ہی تو یہ چیز بڑی وہ ہو رکھی ہے آپا
جی باجی کہتے ہیں نا یہ چلن سا چل پڑا ہے کہ فاسٹ فوڈ کھانا ہے باہر کا کھانا ہے لوگ گھر میں بنانا پسند نہیں کر رہے ہیں محنت کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں وہ ہماری قرآن کو بھی نہیں پڑھ رہے ہیں ہماری آیتیں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اسلام میں فاسٹ فوڈ کو متلق طور پر حرام نہیں لیکن کہا گیا ہے کہ وہ ہلال کا ہو لیکن صحت اور معائنے رویوں اسراف سے بچنے کی تعلیم دیتا ہو تو ہی ہم اس کو کو لے سکتے ہیں بٹ ایک مسلمان کو تو گھر سے صحت مند اور پاپ کھانے ترجیح دینی چاہیے اور فاسٹ فوڈ تو صرف کبھی کبھی ہے اور ہد میں رہ کر کھانا چاہیے صحت اللہ کی نعمت ہے اس کی حفاظت کرنا بھی تو اور اس کی عبادت کرنا ہماری ذمہ داری ہے باجی ہم بھی ایسی اگر باہر کا کھائیں گے بچے بھی باہر کا کھائیں گے تو ہماری صحت کس طریقے سے خراب ہوگی ہم اس کی حفاظت ہی نہیں کر پائیں گے ہم تو اللہ کے حکم سے نافردار جاری کریں گے
صحیح کہا پ آپ نے لیکن لوگ باغوں کو نہ سمجھ آ رہا ہے نہ کچھ میں تو یہی کہوں گی جتنا کم ہو سکے اتنا کم کھانا چاہیے باہر کا جی گھر میں بناؤ آپ جو جیز چاہے گھر میں بناؤ اس میں کم سے کم دل کو یہ تو شکون ہوتا ہے آپ نے اچھا بنایا ہے فریش بنایا ہے صاف صفائی کے دوارا بنایا یہ تو دماغ میں باتیں رہتی ہیں ورنہ باہر کا تو دیکھو میں نے تو مجھے تو کتنا سمے ہو گیا آپا میں نے تو باہر کا عتوں اور پانی پوری پلک پورے یہ تک بھی نہیں کھائے ہیں میں نے تو باہر کا بلکل ہی چھوڑ رکھا ہے
ج نہیں بھ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آگے سے میں بھی بہت دھیان رکھوں گی اور آپ سے ہی میں اچھا اچھا کھانا بنانا سیکھوں گی آپ مجھے سارا کھانا بنانا سکھائیے گا ہاں جی میں آؤں گی آپ کے یہاں پر
بلکل بلکل آنا میں تمہیں اور جو میری ریسیپی ہے نا میں تمہیں وہ ڈائری میں لکھ کے دے دوں گی تم جب دل چاہے تمہار تب بنانا
ہاں جی ہاں جی اللہ حافظ باجی
آمین